ہیلو السلام علیکم بہن کیسی ہو آپ آج تو تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو
وعلیکم السلام ہاں آج میں واقعی بہت تھک گئی ہوں صبح گھر کے کاموں سے میں لگی ہوئی تھی اس لیے آرام کا موقع ہی نہیں ملا
ارے ایسا کیا کام تھا کہ تم اتنی تھک گئی ہو گھر کے کاموں میں روز روز تو گھر کے کام ہوتے ہے
ہاں ہاں بات تو صحیح ہے لیکن آج امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اسی لیے لگ بھگ سارے کام مجھے ہی سنبھالنے پڑے صبح ناشتے کی تیاری کی پھر برتن دھوئے کمروں کی صفائی کی اس کے بعد دوپہر کے کھانے کا انتظام بھی کیا
ماشاء اللہ تم تو واقع کی بہت محنتی ہو گئی ہو میں بھی اپنی امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوں لیکن کبھی کبھی سست پڑی پڑی رہتی ہوں
سستی تو مجھے بھی آتی ہے مگر جب یہ سوچتی ہوں کہ امی سارا دن ہمارے لیے کتنی محنت کرتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ ان کی مدد کرے
بالکل صحیح بہن بالکل صحیح کہا آپ نے میری امی بھی ہمیشہ کہتی ہے کہ گھر کے کام صرف ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ گھر کے سبھی لوگوں کو مل کر کام کرنے چاہیے تاکہ وہ جلدی نپٹ جائے
ہاں ہاں اور جب سب مل کر کام کرتے ہیں نا نہ پھر کام جلدی ہو جاتا ہے بلکہ کسی ایک پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا ہے
تمہیں گھر کا کون سا کام سب سے پسند ہے جو تم بہت خوشی سے کر سکو
مجھے تو کھانا بنانا بہت پسند ہے نئی نئی ڈش بنانا گھر والوں کو لے کر کھلانا تریف سننا مجے اچھا لگتا ہے تمہیں کون سا کام پسند ہے
مجھے تو گھر کی سجاوٹ صاف صفائی بہت پسند ہے جب گھر صاف ستھرا اور اچھی طرح سے سزا ہوا ہوتا ہے نا تو دل کو ایک بڑا ہی سکون ملتا ہے
یہ بات تو من بھی خوش ہو جاتا ہے اور کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے
لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں جیسے کپڑے پریس کرنا مجھے تو بہت ہی بورنگ لگتا ہے
ہاں ن مجھے بھی خاص کر جب کپڑوں کا ڈھیر لگا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا
اور برتن دھونا بھی وہ کیسا لگتا ہے تمہیں
اگر برتن کم ہو تو ٹھیک رہ ج ہے لیکن جب مہمان آ جائے اور برتنوں کا پہاڑ بن جائے تو پھر تو کافی مشکل لگتا ہے
گھر میں جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے نا تو بعد میں صفائی اور برتن دیکھ کے ہی مجھے تو رونا آتا ہے کہ یہ سب کیسے سمیٹا جائے
مگر یہی تو گھر کی زندگی کا حصہ ہے کبھی کم زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم لیکن آخر میں سب کچھ سنبھل ہی جاتا ہے
ویسے صحیح کہا بہن آپ نے گھر کے کام سیکھنے سے انسان کا انسان آتم نربر بھی بنتا ہے اور اپنے ذمہ داریوں کا احساس بھی اٹھاتا ہے
بالکل صحیح اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر لڑکی اور لڑکے کو گھر کے بنیادی بنیادی کام سے ضروری سیکھنا چاہیے
بالکل صحیح کہا میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ زندگی میں یہ ہنر ہنر سب کے پاس ہونا چاہیے
میں بھی یہی چیز کہ آخر زندگی میں یہ ہنر بہت کام آتے ہیں
صحیح کہا آپ نے ہر کسی کے ہر کسی انسان میں کچھ نہ کچھ تو ہنر ہوتا ہی ہے ویسے آپ میں کون سا ہنر اچھا ہے
اور سب میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ میرے میں کون سا ہنر اچھا ہے
میں تو سنی ہوں کہ آپ کھانا کافی اچھا بناتے ہو بہن
ہاں بہن تھوڑا سا تو بنا ہی لیتی ہوں
ویسے کون سی چیز اچھی بنا لیتی ہو آپ
مجھے تو سبھی اچھا بنانا آتا ہے پر میرا بھائی کہتا ہے کہ کریلے کی سبزی تو اچھی بناتی ہے
کریلا اتنی اچھی بناتی ہو آپ کریلے کی سبزی
ہاں میرے بھائی کا کہنا ہے ایسا
آپ کا بھائی تو جھوٹ تو نہیں کہا ہوگا آپ سے
کیا ہی پتا ویسے آپ کیا اچھا بنا گے تو
ہم بریانی اچھی بنا لیتے ہیں کبھی آئیے ہمارے گھر
چکن بریانی یا مٹن برییاانی
آپ کو کون سی پسند ہے
مجھے تو انڈا بریانی پسند ہے ب
آ کو کھلا دیں گے آئیے ہماری گھر میں دعوت میں
مے تو انڈا بریانی
ہاں آئیے آپ کب آؤ گے تو ہم بنا کے کھلائے گے آپ کو
چ ٹھیک ہے اور کیا کیا بنا
سب سے اچھا تو چکن بریانی جیسے آپ کو انڈا بریانی کھانی ہے تو آپ آئیے آپ کو بھی بنا کے کھلائیں گے
ہاں دیکھتے ہیں ٹائم نکل کے آنا ہی پڑنا
ضرور ضرور آئیے
ویسے اور کیا کیا بنا رہتے ہو آپ
ہم تو سب کچھ بنا لیتے ہیں بس ایک بار آپ ہمارے گھر میں دعوت کے لیے آئیے پھر آپ ہی ہمیں بتا دینا ویسے آپ کے گھر پ کام شروع ہے
ہمارے گھر کے کام تو بہت زیادہ ہی پڑے تھے ابھی تھوڑا تھوڑا نپٹ رہے ہیں
اور میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ زندگی میں ہنر کافی ضروری ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم گھر والوں کی مدد کرتے ہیں نا تو ان کی دعائیں بھی ہمیں ملتی ہے اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے
ہاں نہ بالکل صحیح کہا ت میں گھر کے کام میں صرف ذمہ داری نہیں بلکہ اپنے پریوار سے ماں پر جتانے کا ایک طریقہ ہے لیکن یہ ہر کسی کو نہیں سمجھتا
جی ہاں اور جب ہم اور جب کام خوشی سے کیا جائے تو تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی ہے
ہاں نا ویسے تو کوئی کوئی مہمان آتے ہیں تو کچھ کام کرنے کا تو بہت زیادہ ہے آلاس آجاتا ہے آپ پن تو خوشی سے کر لیں گے
کوئی کوئی مہمان تو ہوتے ہی ویسے اسے ابھی کیا کر سکتے ہیں گھر میں دعوت ہے تو اپنے کو تو کرنا ہی پڑےگا نا
صحیح تھا ویسے آپ دعوت میں کیا بنا لیتے ہو زیادہ تر
ہمارے گھر میں دعوت میں زیادہ سے زیادہ سیویا بنائ گے اور ہم بریانی بنائیں گے فروٹس تو رہتے ہی ہے
ہاں ا کیاا ہمارے گھر میں تو زیادہ سے زیادہ بیج ہی بنتا ہے
اچھا جی ویسے ویج میں آپ کو کیا پسند ہے
ہمارے یہاں ویز بریانی زیادہ بنتی ہے پنیر کی سبزی زیادہ بنتی ہے
آپ کا فیوریٹ ہے شاید ویز
یس ہاں ن میرا تو بہت زیادہ ہی فیوریٹ ہوگیا
چلو اچھی بات ہے بہن سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے نا کسی کو ویج پسند ہوتا ہے کسی کو نان ویج پسند ہوتا ہے
ہاں ویسے میں نے تو یہی سنا ہے کہ آپ کو ب بٹر چکن بہت زیادہ پسند ہے
ہاں میرا فیوریٹ ہے بٹر چکن میرا کیا ہے میرے بچوں کا بھی فیوریٹ ہے وہ تو
ہاں ویسے آپ گھرکے زیادہ بنایا کھانا آپ پسند کرتے ہو کھانا کی بھر
گھر پر
سچ میں آج تم سے بات کر کے مجھے بھی گھر کے کاموں کی اہمیت اور زیادہ احساس ہوا
چلو آپ کچھ تو سیکھیں چلو ملتے ہیں بعد میں ہم اللہ حافظ
اللہ